السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہو
جی شکر اللہ ت ٹھیک ہے
جی جی بالکل میں صحیح بہت صحیح ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا اور آپ سر آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے ب ٹھیک ہے
جی سب بڑھیا ہے کھانا کھایا آپ نے
ج آپ نے کھ
ہاں میں نے بھی کایا تو کیا کر رہے ہو ابھی
جی ابھی بیٹھا ہوا ہوں ابھی تو باہر بارش ہو رہی ہے آپ کے وہاں کیسا موسم ہے
یہاں سے تو دھوپ ہو رہی ہے بہت بہت گرمی ہے یہاں سے ہاں بہت گرمی ہےئی ایسے
جی ہمارے یہاں تو ابھی تک تھوڑی دھوپ ہی تھی تو پھر تھوڑی تھوڑے بادل آ گئے ابھی بارش پڑ رہی ہے
نہیں ہمارے یہاں تو صبح تھوڑے سے بادل تھے اور پھر دوپ نکل آئی بس
ملو جی یہ تو اللہ کی قدرت ہے موسم بھی
جی جی اسی کا نظام ہے جو چاہے وہ کرے جو اس کو بہتر لگے وہ کر سکتا ہے نا
جی بھ شا
اس کو تو پتاہ ہے کہ کیا ایک انسان کے لیے بہتر ہے دیکھیے کہتے ہیں نا اگر کوئی چیز اللہ نے آپ سے چھین لی ہو تو وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے لیے اس اس کی بندی کے لیے کیا بہتر ہے ہے نا
اب شخا تو ہے کسی چیز تو ہر کسی چیز کھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے چاہے وہ ہمیں چیز ملے یا ہم سے چھینی جائے
جی جی جی ہمیں یہ نہیں بولنا چاہی کہ یہ چیز مجھ سے چھینی کیوں گئی ہمیں یہ بولنا چاہیے کہ اس میں کچھ وہ دے گا ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتر اطا کرے گا ہمارے لیے
جی بے شک آپ نے صحیح بات فرمائی یہ تو ہمارے دل میں رہنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہوئی تو ہمارے بہتر کے لیے ہوئی گی ہماری مطلب افضل ہوا ہمارے لیے
جی جی بالکل بالکل یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا یہ ہمیں کہنا چاہیے ہر وقت ہے نا
جی بے شرمائی
جی بالکل تو بتائے آج کس موضوع پہ ہم بات کریں جاب کو اچھا لگے
جی میںبھی سوچ رہا تھا کہ کچھ منگوا لوں لیکن ابھیا ہوں میں انرٹ سے مگا آپ کون سی اچھی لگتی ہے
ہیلو ہلو بھائی جان ہیلو
جس
ہلو بھائی جان آپ کی آواز اچھی سے نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی آپ کی
جی ابھی آ رہی ہے
ہاں اب آ رہی ہے بتے کیا بول رہے تھے آپ
جی میں بول رہا تھا کہ میں نے کے لیے یہ جا رہا تھا کہ ا دیکھ رہا ہ یا انٹرٹ سے مگا ل یا بازار ج لے لو آپ کو کیا لگتا ہے اگر آن لائن شاپنگ ب
کیا میں میں نے سنا نہیں آپ نے کیا بولا
جی بول رہا ہوں کچھ منگوانا چاہ تھا اب سوچ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ سے منگوا لوں آن لائن شاپنگ کروں یا آف لائن تقی بازار سے لے لوں
دیکھو میں اپنا بتاؤں تو میں پریفر کرتا ہوں آف لائن ہی خریدنا جوکہ آف لائن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے کیسی چیز ہے اچھی ہے بری ہے تو آن لائن میں ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آف لائن ہی بہتر ہوگا
ٹھیک ہے
ہے نا
سان فائدے د ہم
آن لائن میں دیکھو کیا جی یہ ان کی غلطی نہیں ہے دیکھو یہ ہم ہماری غلطی کہہ سکتے ہیں جب ہم کچھ آن لائن آرڈر کریں گے تو جو وہ ڈلیوری والا ہوگا وہ لائے گا ہمارے لیے وہ چیز کیا پتا راستے میں ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے راستے میں ہے نا
جی وہ تو ہے
تو یہ میرے کو لگتا ہے نقصان آتا ہے اس کے اور کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ کھانے کے لیے منگوائے کیا پتا راستے میں خراب ہو جائے
گرمی آج بہت گرمی تو اس سے خراب بھی ہو سکتا ہے ہمیں کیا میں پریفر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ کیا بولتے ہیں اسے آف لائن لائق خریدے کچھ بھی جو بھی لانا ہے آف لائن لائے
جی بے شک ہاں آپ نے تو صحیح بات فرمائی دیکھی ایک سکے کے تو دو پہلو ہوتے ہیں اگر نقصانات ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ فائدے بھی ہے
جی جی جی
لیکن اگر ہم آن لائن شاپنگ کی بات کریں تو اگر ان کے فائدوں کی بات کریں تو دیکھیے آج کل کیا موسم اوپر سے اتنا ٹریفک جام تو انسان ہر جانا من ہی کرتا ہے اور ہم آن لائن منگوا سکے ہیں اور وہ بھی کہیں پہ جانے کے بغیر بھی وہ تو اس کے فائدے ہو گئے اور دوسر ہیں کہ دیکھیے ہماری بازار میں وہ چیزیں بھی نہیں ملتی ہوں گی جو ہمیں جو ہم انٹرنیٹ سے منگوا سکتے ہیں
جی جی جی وہ تو ہے وہ بات صحیح ہے یہ ہوتا ہے ہر ایک چیز کے دیکھو ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے لمٹ بھی ہوتی ہے دیکھو اگر ہم اس لمٹ سے زیادہ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے
جی ابھیشک آپ نے صحیح بات فرمائی
دیکھو اگر موبائل فون کو کم استعمال کرے یہ ہمارے لیے بہتر ہم اسے نالج حاصل کرتے بہت ساری بہت ساری نالج حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کو لمٹ میں استعمال کرنا چاہیے دیکھ کہ اگر ہم لمٹ کے باہر جائیں تو یہ ہماری آنکھیں بھی تباہ کر سکتا ہے ہے نا
ایک مہینے میں دیکھ لیے آپ ایک یا دو آرڈر لاتے ہیں دیکھیے آد کے پاس اتنے ارڈر ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نشہ جیسا لگ جاتا ہے آن لائن آرڈر کرنا وہ ہر کوئی چیز اسی سے آرڈر کرتا
اور اسے ہماری فوکس زیادہ ہو جاتی ہے جی اس سے فضول خرچی ہوگی نا دیکھی وہاں پہ ایسی ایسی چیز ہے جو دل لوبھاتے ہیں انسان بولتا ہے دل بولتا ہے کہ سارے ہی خرید لو
جی جی وہ تو ہے وہ بات تو ہے وہ بات ہے وہ بات آپ نے صحیح کہی
دیکھیے وہ تو آپ فائدوں کی بات کر رہے تھے تو یہ فائدے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم باس میں جائیں گے کسی دوکان پہ تو وہاں آپ ایک چیز کی دوکان ہوتی ہے آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا چاہے وہ جو کی دکان ہو کپڑوں کی دکان ہو یا کوئی بھی الیکٹرانک چیز کی دکان ہو
کی دکان
ہاں تو ہم ایک دوکان پہ ایک ہی قسم کی چیزیں لے سکتے ہیں کئی بار ایسا مسئلہ رہتا ہے کہ بازار میں ایک ایک جگہ ایک دکان رہتی ہے اور بہت دور جگہ دوسری دکان رہتی ہے اور ہمیں اگر دونوں چیزلانی ہوگی تو ہمیں بہت سارا سفر طے کرنا پڑتا ہے
جی جی دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی گاؤں ہوتا ہے وہاں پر نہ تو دوکان ہے زیادہ تر نہ کچھ ہے نا تو ان کے لیے بہتر ہوگا آن لائن آرڈر کرے وہ کہاں جائیں گے ایک کلو میٹر نکل نکالیں گے ڈھائی کلو میٹر نکالیں گے گھر تک اور لائیں گے کچھ سامان ہے نا
جی وہ تو ہے بےشک آپ نے صحیح بات فرمائی دیکھی وہ تو اس کے فائدی ہو گئی اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو آپ نے اول میں ہی کہا تھا کہ ہم چھو نہیں سکتے یہ آپ نے بہت ہی بہترین بات کروائی دیکھی ہم آن لائن آڈر میں تو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ ہم پہن کےیکھ سکتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے کہیں پہ پھٹا مت ہے یا اس کی فٹنگ کیسی ہو رہی ہے کہیں جی دل کر رہا ہے زیادہ ٹائم مت رہا ہے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں آف لائن میں
قریب وہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے نا
ہاں بھی یہ بات تو ہے
پھر دیکھو ہم کوئی لیمپ لائے یا کوئی لائٹ لائے
جی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک جی میں نے ایک بات بولی تھی آپ کو مجھے لگا کہ آپ اس پہ مجھے کچھ بھولو گے لیکن ن آپ نے تو چپ ہی کیا میں نے بولا تھا کہ آن لائن شاپنگ سے ہی وقت بچ جاتا ہے
جی جی
لیکن اصل میں میرے حساب سے نہیں بچتا آپ کو لگتا ہے ایسا
جی بالکل کیا میں نے سنا نہیں ہے آپ کو
جی میں نے آپ کو اول میں بات کہی تھی مجھے لگا آپ اس پہ کچھ بولو گے یا مجھے بولو گے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا میں نے بولا تھا کہ آن لائن شاپنگ سے وقت بچ جاتا ہے
جی جی بالکل وہ تو ہوتا ہے آن لائن شاپنگ سے وقت بچ جاتا ہے دیکھو اگر ہم آف لائن شاپنگ کرنے کے لیے تو ہمارا پورا دن چلا جاتا ہے اس میں ہے نا
ہاں
آن لائن شاپ میں ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے
جی اسی پہ اگر میں بات کروں تو آپ اگر دیکھیں گے اگر ہم آن لائن شاپنگ یعنی بازار جاتے ہیں تو ہمیں اگر کوئی بھی چیز لینی ہوگی تو اگر ہم صبح دس بجے جائیں گے تو چار بجے تک ہم گھر آ ہیں اس چیز کو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں
جی جی بالکل بالکل
لیکن وہ تو دن میں ہی کام ن پٹ جاتا ہے اور ہم لاتے ہیں اس چیز کو
جی جی دیکھو ہم گھر بیٹھے شام کو بھی لا سکتے ہیں اس سے ہے نا پورے دن اگر ہم کام کرے پھر گھر بیٹھے شام کو شام کو لا سکتے ہیں وہ چیز ہے نا
ہاں اگر ہم آن لائن شاپنگ کی بات کریں تو دیکھیے ہم اگر کوئی چیز پسند کرتے دیکھیے اگر مثلا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی چیز پسند کی اب بھی آرڈر کی تو ابھی تو نہیں پہنچے گی نا آپ کے گھر پہ
جی بالکل بالکل بالکل
اس کے لیے تو ہمیں پانچ دن دس دن تو ہمارے
لیکن ہاں انتظار تو کرنا پڑے گا دیکھو آف لائن شاپنگ میں یہی فائدہ ہے کیا اگر ہمیں کوئی چیز پسند آئی لیکن کل ہی ضرورت ہے ہمیں ہے نا
ہاں
تو ہم کیا کریں کہ آف لائن شاپنگ میں ہم لا سکتے ہیں وہ کسی بھی ٹائم لا سکتے ہیں ہے نا تو یہ نہیں دیکھو کیا ہو کیا ہوتا کیا اگر جی جی بولے بولے بولے
ج میرے حساب سے شق یہ ہے کہ کیونکہ ہم اپنی تعلقات دے دیتے ہیں جو ہمارا نمبر ہوتا ہے یا کچ خطر رہتا ہے کہ کہیں پیسے چوری نہ ہو جائے یا ہم پیسے دے کر بھی ہم چز نہیں د پائے تھے تو یہ مطلب
جی جی جی جی جی جی دیکھیے آپ کی آواز اچھی سے نہیں آ رہی ہے
جی یہی بتا رہا تھا خطرہ رہتا ہے کہ ہمارے پیسے جوڑے ج یا ہمارے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے
جی جی جی جی بالکل یہ خطرہ تو رہتا ہے ہم
جی وہی بات ہے نا چلو جی بھائی آپ سے بات
جی جی مجھے بھی اچھا لگا آپ سے بات کر کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو
جی بے شکار اللہ نہیں چاہا تو دوبارہ بات ہو
جی جی جی جی شکریہ بھائی
چو